وعلیکم السلام بھائی جان
السلام و علیکم بھائی جان
اور کھیلت میں سب بڑھیا
سب کہہ رہیتے ہیں آپ کے ا بی جان اممو جان سب کہہ رہیتے ہیں
بائی جان کالا جان سب کھی رت میں ہیں
سب کہہ رہے تھے بھائی جان
اور آج کل آپ کی طرف موسم کا کیسا مزاج ہے بھائی جان
بھائی جان موسم تو گڑبڑا رہا ہے موسم میں
ہیلو ہاں بولیے بھ جان ہاں بولیے
برجان موسم تو گڑبڑا رہا ہے موسم میں گرمی زیادہ ہے اور دھوپ بھی زیادہ پڑ رہی ہے اس ٹائم
اچھا ہم جیسے کھان پان کی باتیں کرتے ہیں بھائی جان تو آج کل کھان پان میں ملاوٹی دور زیادہ چل رہا ہے تو آدمی کو اچھا سنتلت بوجن ہی کھانا چاہیے حھں ب کی اور مارکیٹ بھی جیسے جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ چاؤمین اڈلی ڈوسا چ یہ جو بھی ہوتی ہے فاسٹ فوڈ جو مارکیٹ میں جو انگلش فوڈ ہوتی ہے ان کو نہیں کھانا چاہےھائی جان کی کہ آج کے آج کے حساب کتاب سے آاں
آپ نے صحیح فرمایا بھیا
آج کے حساب سے ب ایسی ہے جو ہمارے شریر کے لیے ہانیکارک ہوتی ہے تو ان ہار نکال کیجے اسے بچ کے رہنا چاہیے بھائی جان
ب تو ہو کوئی ج
تاکہ ہمارا سواستھ بگڑے نہیں اور سواستھ ٹھیک لگے
دیکھیے بھائی جان پہلے بزرگ تھے وہ پہلے اپنے گھر کا کھانا کھاتے تھے تو ان کے سواستھ اچھا رہتا تھا اب دیکھیے بھ جان کہ ہمارے ہم ہیں ہمارے بچے ہیں سبھی لوگ ہیں اب تو بزرگ بھی فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں اور
اور
کو تو ہے بھائی جان
اچھا فرمایا بھائی جان آپ نے
اب دیکھیے آپ اپنی سواستھ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی جان آپ کو فاسٹ فوڈ بند کرنا پڑے گا ابھی کی پھل پھل آ رہی ہیں پھل ہیں ان میں بھی ملاوٹ آ رہی ہے بھائی جان اور بھی سبیاں ہیں ان میں بھی سو گرام کا پھل ہے اس کو ایک کلو دو کے جی کا کر دیتے ہیں انجیکشن وغیرہ لگا کر
ہاں صحیحی فرمایا بھائی جان آپ نے
آپ پررمائی بج
ہاں تو یہ یہ کچھ چیزیں تو ان پہ روک تھام ہونی چاہیے اور جو بڑے بڑے نواب بیٹے ہیں ان کو اس پہ جو بڑے بڑے جو ملک اپنا ملک ہے اس میں بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں ان پہ چرچائیں ہو چاہیے ان پہ روک تھام ہونااہے اچھی بائی جان کی تاکہ ہمارا سواستھ روپ چیزیں ہی اپلبدھ ہو سکے اور انیہتا یہ غلط چیزوں کا سیوا نہیں کرنا چاہیےار
اب دیکھیے بھائی جان اس کی اس کے ادھک سیون میں موٹاپا آ جاتا ہے فاسٹ فوڈ کھانے سے مٹاوا بھی آتا ہے اور ہدے روگ بھی بڑھ جاتے ہیں کئی اورٹائپ دو ڈائیو ڈائبٹیز پاچک کی سمسیا اور سستی جیسی گ گمبھیر بیماریاں بھی ہو سکتی ت کئی کارن ہیں بھائی جان اس کے
صحی فرمایا بھائی جان کیونک ان سےھیرے دھیرےئی والاری اتپننا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جان
وہ تو ہے بھائی جان آپ کو دیکھیے ایک تو آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو بازار جا رہے ہو
ہاں
کچھ بھی ک رہے ہو آ فنی وغیرہ آئے ان کو آپ سڑکوں پر پھینک رہی ہو ان کو پھینکنے سے کوئی پشو ہے بازاروں میں پشو رہتے ہی ہیں تو ان کو کھا رہے ہیں پنیوں پنیوں میں سبزی وغیرہ یہ روٹی وغیرہ جاتی پنوں کو بھی کا رہے ہیں پلاسٹک پنی ان کی اپ یاتھ میں جم جاتی ہے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے ان سے موت بھی ہو جاتی ہے اب اس سے ہم کو سرکار نے ڈسٹ بین دیے ہیں تو ان کا استعمال کرنا چاہیے بھائی جان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے
جی بھائی جان اچھا فرمایا بھائی جان اپ نے بےشک آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہو گیا جیسے اب سوچھ سوچھ بھت سوچھ مکشن کا دور ہے تو اس میں جیسے گندگی ہوتی ہے تو اپنے اپنے ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے تاکہ وہ صحیح جگہ پہ جا یہ مطلب پیرا پکڑے گی تو گندگی نہیں پھیلے گندگی نہیں پھیلے گی تو واتاورن مطلب مطلب ٹھیک رہے گا واتاورن اچھا رہےا اچھا رہے گا تو ہمارا ساستھ بگڑھے گا نہیں اور اس پہے اچھا سواستھ بھی رہے گا بیماریاں اتپن نہیں ہوگی تو ان چیزوں پہ روک تھام ہونی چاہیےبھای جان ہلو ہلو ہلو ہاں تو ان پے روک تھام ہونا چاہیے بھای جان
اب دیکھیے آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان اس پر روک تھام ہونی چاہیے اور ایک بات اور ہے یہ ندیوں میں کچرا گھروں کا کچرا ڈار رہے ہیں ان کا بھی روک تھام ہونی چاہیے ندیوں میں گندا پانی پہلے دیکھیے کئے باوڑیوں سے ہ ندی نالوں سے ندی نالؤ سے پانی پیتے تھے اب دیکھیے اب تو کوئی کے بابڑیوں میں پانی تو نہیں رہے ہیں اب ندیوں وہانی ٹھیک
اچھا فرمایا بھائی جان آپ نے کیونکہ آج کل کا دور مہنگائی کا دور ہے اور بشٹاچار کا دور ہے تو اس پھر سنبھل کے چلنا چاہیے بھائی جان تاکہ سواستھ نہیں بگڑے
ہاں بھای جان اور دیکھے بھایی جان اس کا کارن یہ ہے کہ ہم اور تمیں نہیں کریں گے صاف صفائی رکھنا یہ تو آپ کے لیے تو ہے صاف صفائی سرکار خود اپنے لیے تو نہیں کر رہی ہے یہ آپ کی جیون کے لیے کروا رہی ہے یہ یہ سب کچھ ندیوں کی صاف صفائی کروا رہی ہے اور دیکھ کیئی اس میں کتنا کچرا نکلتا ہے
سپائی اپنے جیسے سرک ار کا تو نہیں ہے ب کوئی بات نہیں سرار تو کرے گی مگر جیسے گھر سے ہی صاف سفائی اسٹارٹ ہو جائے گی چالو ہو جائے گی تو اچھا رہے گا اور لوگ باقی سیکھ ملے گی اس سے اور اور بھی صاف صفائی کریں گے دیکھ کے سیکھتے ہیں آج ل کا دوست سھ دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں تو وہ دیکھ دیکھ کے سیکھیں گے
آپ نے صحی فرمایا بھائی جان
تو ایسا دور بھی ہونا چاہیے بھائی جان
فری فیکٹری سے گلہ ہیلو بھائی جان
آپ ترت تیز بولی بھائی جان آ کی آواز پھر وہ کال ریجیکٹ ہو جائے گی پڑے آپ آپ کھل کے بولیے تھوڑا تیز بولیے
میں کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ یہ فیکٹریاں ہیں بازاروں میں ایک
ہاں
ٹر ٹائر کی فیکٹری ہے چمڑے کی پیکتی ہے ان سے گندا دھواں نکلتا ہے یہ ہمارے بچوں کی ہمارے پھیپڑوں میں جا کر یہ کینسر بھی بناتا ہے یہ پھیپڑوں کو فھیل کرتا ہے اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس لیے سرکار کو کو یہ فیکٹری تو نہیں بند کرا سکتی کیونکہ بے روزگار وتی بیٹھ نہیں سکتا ہے
ماشا اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ فیکٹریاں تو بند نہیں ہو اس کیونکہ روزگار بھی چاہیے ہاں
اللہ تعالی نے یہ فرمایا بھائی جان ہی یہ فیکٹری وغیرہ یہ سب ہے ان کو کئی خالی جگہ پر کہیں ایسی جگہ پر لگائی جائے جہاں کوئی گھر بازار نہ ہو وہاں پر لگائی جائیں یہ بازاروں میں نہیں لگائی جائ
دور لگائی جائے تاکہ وہ اسی لیےقےس سے وہ نزدیک نہیں آئے ایسے
کیمیکل وغیرہ ہیں ان کو پانی یہ ندی میں نہروں میں چھوڑا جاتا ہے ان سے پانی خراب ہوتا ہے اس کو ہم پیتے ہیں تو اس سے ہم کوئی نقصان پہنچ رہا ہے بھائی جان
ہاں ہاں آپ نے بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ یہ ویسیل گیسس مطلب ویسییلی گیسوں سے تو بچنا چاہیے تاکہ ہمارے جو واتاورن پردوشت نہ ہو سواستھ اچھا رہے یہ ہونا چاہیے بھائی جان
وہ تو ہے بھائی ج اب دیکھیے درچوں کو پات ہیں
تیز تیز گولی بھائی جناب تیز گو آواز دمی آ رہی ہے آپ کی
دیکھیے بھائی جان کی آپ ورچھوں کو کاٹ رہے ہیں ہم ت کچھ تو ان سے یہ ہے کہ ہم کو برچوں سے کئی فائدہ ہے فائدے مند ہے ب رج تو پھل بھی دیتے ہیں سبزیاں بھی دیتے ہیں ہم کو لکڑی بھی دیتے ہیں اور چھایا بھی دیتی ہیں سب کچھ دیتے ہیں پر ویکتی کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کو ان سے دو ایک ہزار روپے کے لیے پیڑوں کو بٹوا رہے ہیں ان سے ہم کو کتنی فائدہ ہے
صحیح بات بولی آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان کیونکہ پیڈ سے ہم ہم میں چھایا ملتی ہے اچھی وایو ملتی ہے اچھی ہوا ملتی ہے اچ اچھے پھل ملتے ہیں اور اچھا وااتاورن رہتا ہے اور کچھ جو جو وشیلی گیسیں ہوتی ہے ان کو پیٹ اشوشت کرتے ہیں تو پیڑ تو لگانا چاہیے نہ کہ کاٹنا چاہیے اور پھیڑوں کو یہ جو ادیوگ دھندوں مطلب دھندے کرتے ہیں ان کو ایسے سرکار بھی پرتیبند لگانا چاہیے سرک نے کیونکہ پیڑ رہیں گے تو ہریالی پہ زیادہ بارش ہوتی بھائی ج نا آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا ہاں
اللہ کا شکر ہے بھائی جان
اللہ تعالی کیونکہ اللہ تعالی ایک رحمت مطلب ستا ہے ایسے اب جیسے آج کل سرکار نے بھی چلا رکھا ہے ایک ایک ایک پڑ ماں کے نام تو ہمیشہ اب ہمیشہ اپنے اپنے جو مطلب بناا جنم دن آتا ہے اس کے اپلک پہ آدمی کو پیڑ لگانا چاہیے ایک
آپ نے صحی فرمایا بھائی جان دیکھیے ایک پیڑ کو کاٹ رہے ہیں تو آپ دس پیڑ لگاؤ دس پیڑ لگائیں گے تو ان میں سے دو چار پیڑ خراب ہو جائیں گے تو دو چار تو لگ جائیں گے ان سے آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو ساس بھی ملتی رہے گی اب یہ پیڑھی ہے آگے آنے والی پیڑھی کیسے چ نہ رہے گی پہلے دیکھیے بھائی جان بزرگ پہلے تھے وہ ایک سو بیس بیس سال زندہ رہتے تھے اب پچاس ساٹھ سال زندہ رہ رہے ہیں آگے چل کر بوئی تیس چالیس سال زندہ رہیں گے اور بچے بھی پیدا نہیں ہو گئے مشکلوں سے اب دیکھیے بچیوں بچوں کے لیے کئی کارن
آپ نے اچھا فرمایا بھائی جان آپ نے اچھا فرمایا بھائی جان آپ سے ب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خود آافظ بھائی جان پھر بات کریں گے آپ سے پھر پھر ملاقات ہوگی
خدا حافظ خدا